ہلو میم ہاں جی آپ بتائیے آپ اپنے بارے میں کچھ خاص آپ کیا کرتی ہیں آپ نے کتنا پڑھا ہے
جی میں نے تو بس ٹوے ٹویلتھ ہی کیا ہے زیادہ نہیں پڑھی میں
اچھا ٹویلتھ پڑھا ہے
جی جی
اچھا اپنے علاقے میں کچھ خاص باتیں ہیں وہاں ہوگی نا وہ بتاؤ آپ کے کچھ جو بھی آپ کی من میں وہ ہے اچھے سے بات ایسا یہ مت سمجھیے کہ میں کوئی میڈم ہوں آپ یہ سمجھو کہ میں آپ کی میں آپ کی بہن ہوں ٹھیک ہے اور میرا نام رو بی ہے مجھے نام سے پکارا کرو یہ میں میم میم مت بولا کرو مجھے
تو آپ بھی میم مجھے نام بولا کرے میرا پرینکا
ہاں ٹھیک ہے آپ کا پرینکا نام ہے ارے بہت اچھا نام ہے آپ کا
جی جی آپ کا بھی آپ کا بھی بہت اچھا نام ہے
شکریہ شکریہ
ہوں ہ یہ دو بجے آجاتے ہیں نا بچے اسکول سے بہت شیطانی کرتے تے ہے جسے ایک ہوتا ہے نا کہ اچھے ہوتے ہیں جہاں بیٹھا دو وہاں بیٹھ جائے وہاں بالکل نہیں بیٹھ سکتے اس لیے میں جب اپنا کوئی کام کرتی ہوں اوپر کمرے میں آ کے لیکن ہاں میں اوپر کمرے میں جیسے آپ سے بات کر رہی ہوں تو آپ بولتے ہو نیٹ ورک چلا جاتا ہے
وہاں پہ نیٹ ورک نہیں ہے ہاں کام ضائع ہوگا نا ارے کوئی نہیں گھر میں تھوڑا بہت شور تو چلتا ہی ہے نا
اب آپ بتائیے میں اوپر والے کمرے میں ہوں اندر کمرے میں تو آپ کو آ رہی ہے آواز
ہاں ہاں پوری آ رہی ہے چلیے شکر ہے اور سنائیے
جی بڑھیا ہمارا تو سب کچھ بڑھیا ہی چل رہا ہے
ہم کشمیر سے ہیں آپ کو پتہ ہے کشمیر کے بارے میں کبھی کچھ سنا ہے
نہیں سنا سنا تو ہے بٹ دیکھا نہیں ہے کیونکہ دور بہت ہے نا
تو آجاؤ دور ہے تو اپنے پتی سے بولو مجھے کشمیر کواں لینے لے جاؤ
میم میں اتنا لمبا سفر نہیں کر سکتی میں نا میرا مائکا تو دیکھو میں فریدآباد سے ہوں فرید آباد دہلی کے سائڈ ہی لگتا ہے تو اتنا لمبا سفر نہیں کرنا ہوتا مجھے گاڑی میں آنا گاڑی میں جانا ٹھیک ہے لیکن کیا ہے مجھے گاڑی سے سے زیادہ نا بیسٹ موٹر سائیکل پہ جانا بڑھیا لگت تا ہے لیکن کیا ہے نا جب یہ جب سے شادی ہوئی ہے میں گاڑی واڑی میں گئی ہوں کیونکہ پاپا نے جو گاڑی دی تھی شادی میں پھر جب گاڑی میری خراب ہو گئی تھی جیسے میں نے آپ کو بتایا میرے ایک جیٹ ہے تو انہوں نے میری گاڑی واڑی چلائی کیونکہ جو میرے شادی کا سامان وامان تھا ان کے
آپ کو پا آپ کو پاپا نے گاڑی دی کہ شادی میں
ہاں جی ہاں جی پاپا نے گاڑی دی تھی اور اس کے بعد میری جو ہے سو شادی کر دہیج وھیج ہوتا ہے نا ادھر بیٹھوں گی تو اس میں جیسے ہوتا ہے نا جیسے ان کے پاس ہی تھا مطلب میرے جیٹ کے پاس میری جو جیٹھانی تھی اس کو کچھ نہیں ملا تھا پلول سے ہے وہ ہ لیکن وہ آپ کو بتاؤں میں آپ کو ا ہوتا ہے نا ایک جیسے کسی کو کچھ نہیں ملتا وہ زیادہ بو کے گھر سے ہوتا ہے نا
ارے کوئی بات نہیں آپ سنو آپ میرے کشمیر کے بارے میں پتہ ہے کشمیر دنیا کی خوبصورت ترین علاقوں میں سے شمار ہوتا ہے اسے اکثر پتا ہے کیا کہتے ہیں زمین پر جنت اگر دنیا میں کہیں اگر دنیا میں کہیں جنت ہے نا
ہوں
تو وہ یہی پہ ہے ہمارے کشمیر میں
ہوں
کیونکہ یہاں پہ سرسبز میدان ہے بلند باغ یہ پہاڑ ہے ا بار اف سٹر کی چونٹیاں ہے
ہوں
آپ بات کیجے ہاں ہاں نہیں چلے گا
ہاں جی ہاں جی تو میم آپ کے یہاں پہ جیسے ا وہ برف برف جیسے آپ بول رہے ہو تو جیسے اب ہمارے یہاں گرمی کا سیزن ہے بہت گرمی ہے اے سی بنا کام نہیں چلتا ٹھیک ہے تو وہاں پہ کیا بنا اے سی رہ لیتے ہو آپ
ارے میم یہی تو ہے نا کشمیر آپ کو پتاہ ہے یہاں پہ زیادہ گرمی دو تین مہینوں میں پڑتی ہے مطلب اگست کے مہینے میں جون تو ہمارا ٹھنڈا ہی نکلا آج جولائی بھی آ لی کن اللہ کا کرم ہے یہاں پہ پینتیس ڈگری گرم ہو جاتا ہے نا یا چے چھتیس ڈگری تو پھر بارش آ جاتی ہے ہم اے سی کے ب بنا رہتے ہیں ہاں آن جن کا ہوگا ان کا چلتا ہے کیوں نہیں چلاتے لیکن زیادہ ضرورت یہاں پہ اے سی کی نہیں ہے
مطلب پنکھے سے وہاں پہ کام چل جاتا ہے
ہاں آرام سے میرے کمرے میں ابھی فل فین چل رہا ہے کولر ہے اندر لیکن مجھے صرف فین چل رہا ہے بہت بڑھیا طریقہ کیسے کمرے میں اچھی ٹھنڈک پڑ رہی ہے
یہاں تو دیکھو کل بارش آئی تھی ٹھیک ہے نیچے والا کمرا تو ہمارا ٹھنڈا رہتا ہے وہاں تو ایسے ہی ہے اسی ہی چلاتے ہیں کم چلاتے ہیں کم بند کر دیتے ہیں لیکن جو اوپر والے کمرے میں میں بیٹھی ہوں تو یہاں بہت بف کا رہتا ہے یہاں پہ بولتے ہیں نا وہاں تو چلاتے بند کر دیتے ہیں یہاں تو اب میں بیٹھی ہ یہیں بیٹھی کیونکہ نیٹ ورک کی کوئی پروابلم بھی نہیں ہوگی دروازہ بالکل پاس میں ہی ہے نا میرے مطلب یہ بولو بگوان کی دعا سے کوئی پریشانی نہیں سب چیز بڑھیا ہے بس میرے ہسبینڈ تو منع بھی کرتے میں آپ کو بتاؤں روہی جی کہ اب کیا ضرورت ہے یہ آن لائن کام کی کسی چیز کی کمی ہے کیا وہ لیکن ہوتا ہے نا کہ ایک لیڈیز
ہاں ہاں اصل میں بات یہی ہے اصل میں بات ہی ہے
ہے لالچ کہ یار سبھی لوگ آن لائن سے پیسہ کما رہے ہیں
ہاں یہ بات صحیح ہے اصل میں پتاہ ہے ایک بات میم آ سوررے پررینکا پریہ ارے پرینک پرینکا اصل میں پرینکا پتہ ہے بات کیا ہے جو ی یہ ا دماغ میں یہ کیڑا بیٹھتا ہے نا کہ ہمیں خود اپنی ٹانگوں پہ اٹھنا ہے ہمیں خود سے خود کر کے دکھانا ہے ہمیں خود سے کچھ کما کے دکھانا بس یہ کیڑا یہ کیڑا دماغ میں آ گیا نا پھر یہ کیڑا ہمیں کبھی چھوڑتا ہی نہیں ہے
بالکل بالکل اپ صحیح
ورنہ اللہ کا شکر ہے ہر کسی کے پاس آج کل سب کچھ ہے
جی بالکل
والے بھی مجھے کہتے ہیں میرے بھائی باپ بولتے ہیں پاپا کیا ضرورت ہے ہم نہیں دیتے آپ کو لیکن ہاں دیتے تو ہو لیکن ایک لڑکی لیکن ایک لڑکی کے سو خرچے ہوتے ہیں میں خود ایک ا لڑکی ہو اور یہی لڑکی کل عورت بنتی ہے
ہاں جی بالکل جی
وہ بار بار ٹھیک نہیں رہتا پاپا سے جا کے بولے وہ کرو ماما سے جا کے بولے یہ ارے خود کے اگر خود کا پیسہ ہو
ہاں جی
خود اپنے پاپا ماما کو بھی ہم چلا سکتے ہیں اب ا چھوٹی چھوٹی بر ہم اپنے کام بھی کر سکتے ہیں اپنی ضرورتیں پوری بھی کر سکتے ہیں تو اس لیئے انسان یہ کیا کہتے ہیں اسے آن لائن کام کے پیچھے لگ گیا ہے اور سب سے بڑی بات اب بیٹھے بیٹھے بھی کیا کرنا ہے
ہاں صحیح کہہ رہے ہو آپ پتہ ہے آپ کو پہلے میں جب آن لائن ورک نہیں کرتی تھی آرام کرتی تھی کھانا پینا بس لیٹنا یہی اب تو لیٹنے کو ہی نہیں ملتا بس کبھی کوئی کبھی کوئی کام بتا دیتا ہے آن لائن کبھی کوئی کام بتا دیتا ہے ا بس پہلے کیا
ایک بات یاد رکھ
انویسٹمنٹ نہیں کرتی بٹ اب میں کہیں پہ بھی
یاد رکھنا ہے ایک بات ہاں ایک بات یاد رکھنا ہمیشہ ایک بات جہاں پہ آپ کو یہ بولیں گے نا کہ پہلے انویسٹمنٹ کرو
میں نے تو روبی جی بہت انویسٹمنٹ کی ہے بہت بیس بائیس ہزار روپئے گیا ہے میرا
نہ نہ میں نے کبھی انویسٹمنٹ نہیں کی میں نے ایک بار میں نے ایک بار دو سو روپیہ کی صرف دو سو روپیہ میں قسم کھا کے کہتی ہوں اس کے بعد میں نے ارے وہ کچھ تھا وہ ہربل وربل کچھ بیچنا تھا وہاں پے تو ہاں ہاں ہاں تو لی کن میں نے کیا کیا بس ان دو سو کے بجا بعد میں میں نے ایک پیسہ نہیں لگایا
سب جگہ تو وہی ہے نیٹ ورک مارکیٹنگ ٹیم ورک سلمہ میم تو کرتی ہیں وہ ا وہ وہ تو نیلسن والا کر رہی ہے نیلسن والوں نے اچھی ٹیم بنا رکھی ہے
بہت اچھا نیلسن بھی بہت
وہ بہت اچھا کام ہے وہ کوئی فراڈ بھی نہیں ہے میں نے جیمنی سے پوچھا تھا اس میں ڈال کے جیمنی نے بتایا کہ یہ جو ہے نا بالکل سیف ورک ہے کچھ بھی نہیں ہے
نہیں آپ جیمنی میں یہ بھی پتا کرو کاریا کیسا ہے اگر اور اس نے یہ نہیں بو ہاں یہ سیف ہے ہنڈریڈ پرسینٹ ہی سیف ہے بہ ضروریات اس نے پوری کی ہے لوگوں کی
مطلب دا کچھ سالوں سے تو ہوگا ہی ہے نا دیکھو میری ماں دیکھو روبی جی اگر یہ بہت سالوں سے ہے نا تو آگے بھی رہے گا
انشاء اللہ رہے گا آپ سنو نا اس کے پروجیکٹس بدلتے رہتے ہیں آج ایک پروجیکٹ ہے اگلے سال کچھ اور ہوگا جو لاسٹ ایئر جو پچھلے ورک تو ا کاریا میں ہی آتا ہے اب ورک کیا ہوگا وہ پھر بعد میں آگے کی بات ہے اس سے پہلے آیا تھا وہ امیج ورک اس کا اس کو چار سو اسی روپیہ دیتے تھے وہ ایک آئی ڈی کا ہاں بالکل فری تھا بالکل فری تھا وہ
تو پھر ا مطلب اس میں مطلب امیج مطلب فوٹو ڈالنا
نہیں فوٹو وہی سے ڈال کے تھا اب ہمیں وہاں پہ کچھ شکلیں دکھانے کی دکھ رہی تھی ہمیں یہ ریکارڈ کرنا تھا کی یہ کیمرہ ہے اس میں یہ فین ہے وہ دیوار پہ یہ تصویر ہے بس اتنا ہی بیس بائیس سیکنڈ ہمیں ریکارڈ کرنا تھا اور سینڈ کرنا تھا جو غلط ہوتا تھا نا واپس بیچ تھے یہ ٹھیک کرو پھر سے ہوتا تھا چار سو اسی روپیہ دیتے تھے وہ آئی ڈی کو بہت اچھا کام تھا وہ
ایک ایک پرسن کو چار سو اسی روپئے دیتے تھے
ہاں پھر بندہ کتنے نمبرس لائے گا وہ اس تک ہے
تو اپنا دیپا معم ہے اور بلکہ اور بھی ہے پرسن جیسے کہ آپ نے بتایا اس میں میںاری انکم تو نہیں ہے
پرینکا وہ ختم ہو گیا ہے ابھی وہ
وہ والا نہیں یہ والا کارے والا
وہی نہ وہی کاریہ کا جو میں یہ امیج ورک بولتی ہوں نا وہ ختم ہو گیا ہے
نہیں جو ابھی ہم کر رہے ہیں جو ہم کر رہے ہیں اس کو بول رہی ہوں میں
چل رہا ہے یہ چل رہا ہے
ابھی آپ تھوڑا نہ میرے سے بات کرنے کے بعد آرام کر لینا میری پھر کتنی کول رہ جائیں گی آٹھ رہ جائیں گی نہ
ساتھ
تو کیا سات بار آپ مجھ سے بات کریں گی تو مطلب آپ پریشان تو نہیں ہوں گی نہ
میں کیوں پریشان ہو جاؤں ایک تو کمانا ہے اوپر سے پریشان ہو جاؤ
مجھے ارننگ ہوگی آپ سے بات کر کے تو آپ کو بھی ارننگ ہوگی
اہاں او اور کیا بہانہ یہ آج ہر سب کچھ پیسوں سے چلتا ہے میں فری میں آپ سے بات نہیں کر رہی ہوں میری بھی ارننگ ہو رہی ہے آپ کی بھی ارننگ ہو رہی ہے اور ایمانداری سب سے افضل ہے میں سچ بولتی ہوں
جیسے کہ میں میں نہ کچھ میرے پاس کہو سات آٹھ سات آٹھ کیوں زیادہ ہی ہے میں ان سب کو کاریہ کی آئی ڈی بنوا لوں اور میں ڈیلی ان سے جیسے ان کی آئی ڈی بھی بنی رہے گی
ہم میں ارننگ ہوگی دونوں کو ہے نہ
معم لیکن ایک بات ہے نہ نمبر ہمیں اور نمبرز چاہیے دیکھیے تیس دی آپ یہ تیس کالز جو ہے نہ آپ ان سے بنا دیجیے دس کال ان سے بھی کیجیے آپ کو بات ایسی ہی کرنی ہے نمبر اور آگے آگے لاؤ کوئی بات نہیں میں سب کچھ سمجھا دوں گی چلو پھر ملتے ہیں اور بعد میں ملتے ہیں شام کو نہیں میں تب یہی سے میسج کروں گی
اوکے ٹھیک ہے آپ میسج کر دینا مجھے
اوکے اللہ حافظ بائے